ہیلو وعلیکم السلام اور سب خری ہے
بس سب خیریت سے ہے آپ کیسے ہے آپ بتائیے
جی جی بس س عبدلہ بس اللہ کی مہربانی اور کیا کر رہی تھی
بس کچھ نہیں آ رہے پتا ایک تو اتنے سارے کپڑے ہو جاتے ہیں نا سمجھ نہیں آ رہا ان کا کیا کریں کیا نہ کری بڑا دماغ خراب رہتا ہے ہمارا تو
اتنے کپڑے نا پھر دیکھو دل بھی نہیں کرتے کپڑے ضائع کرنے کا
اور بچوں کے اتنے ساری کپڑے ہو جاتے ہیں سیزن بائی سیزن ہم لوگ تو چلو پھر بھی ٹھیک ہے لیکن بچوں کے تو اتنے ہو جاتے ہیں کیا کریں اور بچے کپڑے نہ دیکھو کہیں دے بھی نہیں سکتے یار ایک الگ ہی تھوڑا سا ڈر لگا رہا ہے تھا کہ نہیں بچوں کے کپڑے نہیں دیں گے کہیں تو کیا کروں
جی جی نہیں تم پت کیا کیا کرو ہ میں تو پتا کیا کرتی ہوں جسے ہمار ا یہاں پہ تھڑا باہر جا کے ا بائی جانا ہے وہ اتنے نا وہ کیا کرتے ہیں وہ سب جتنے ہمارے کپڑے کپڑے کا رکھا رہتا نا اکٹھا کر کے ہم ان کو دے آتے ہیں ان کو دو نا تو وہ ا بڑی بڑی چادریں بنا دیتے ہیں میٹ بنا دیتے ہیں وہ کپڑوں کے ساتھ
یہ تو بہت اچھی بات ہے یہاں ایسا نہیں ہے مجھے تو پت ہے کیا کرنا پڑتا ہے مجھے تو کپڑے سارے ایک پارک میں رکھ کے آنے پڑتے ہیں پھر نا دل بڑا دکھ رہا ہوتا ہے ہائی کوئی کیسے یوز کرے گا کیا کرے گا یہ چیزیں تھوڑی سی ہوتی ہیں پھر مجھے ایسیے بند کر کر کے اپ بیڈ میں بیڈ میں ڈالنی پڑتی ہیں
جی تم میں تمہیں جی جی جی میں تو تمہیں یہی بولوں گی بائی تم نہا پت کیا کرو سب ککٹھے د کپڑے دے آ کے نا بھائی باز جا کے بھائی جان کو تو وہ کیا کریں گے تمہ نے قالین بنا دیا دیں گے بڑا سا دیکھو گرمیوں میں ویسے ہی کام آتا ہے لائٹ بند ہو جاتی ہے تو اوپر جانا پڑتا ہے ہے نا تو وہ صحیح رہتا ہے سالب بچے بھی کھیلتے رہتے ہیں کبھی کچھ کرتے رہتے ہیں اس کے لیے وہ چادر بچھا دو اس کے اوپر ان کو سلوا دو تو ہے نا ان سب چیزوں کے لیے بہت صحیح رہتا ہے دیکھو چیز بھی ہماری ضائع نہیں ہوئی
بالکل بالکل یہ تو ہے جی یہاں پہ نہیں ہے آپ نے مجھے بتا ناا اس کا ٹھیک ہے پھر میرا جب بھی آپ کے یہاں چکر لگے میں ضرور کراؤں گی کیونک اتنے سارے کپڑے کہ ان کا کیا کرے اس سمجھ نہیں آ رہا ہو
جی جی دیکھو نا ساتھ میں ہمارے ایک بار نئے نئے کپڑے لیتے جاتے ہیں پرانے ہم پہنتے نہیں ہیں تو وہ ماشاء اللہ اتنا اندر پھر پڑ جاتا ہے کپڑوں کا ڈھیر کٹ ہو توتا پھر سمجھ ہی نہیں آتا ہے ان کو کدھر رکھا جائے
بالکل اور ہر کپڑے لینے ہوتے ہیں اور دیکھو بڑھتے بچے ہوتے ہیں تو ان کے تو کپڑے ویسے بھی ت آتے ہیں ہر سی مجھے تو لگتا ہے ایک ہی سیزن کپڑے چلتے ہیں پھر نئے اتے ہیں ان لوگوں کے
جی جی میں تو یہ بھی کرتی ہوں آج جیسے آج کیا ہوا آج تھا میں بیٹھی تھی تو بچوں کو تو چھٹیاں پڑ گئ ان کا نا وہ آیا تھا الریڈی ہوم ورک میں نا پرو ایک پروجیکٹ ملا ہے ان کو امی مجھے نا یار یہ کرنا ہے میں نے بولا کیا ہے تو مجھے دکھاؤ تو جب میں نے اس میں دیکھا تو جیسے میں نے اس کو بولا تھا اس میں نا کپڑوں کا تھا میں نے کہا اب میں کیا کروں کپڑوں کا
ہ ہلو
کیا کپ کپڑوں کے نا اس کو بی اپنی بیٹی تو بولا میں نے کہا تم اس کو کپڑوں کو نا اکٹھا کرو سب کو میں تمہیں نا میٹ بنا دیتی ہوں میں نے کیا کیا کپڑے لیے اس کو میں نے پتلا پتا نا کاٹنا شروع کیا کاٹنے کے بعد دیکھو وہ پتلا پ بن گیا ہے نا ایک جیسے اسٹرپس بنتی ہیں تو وہ بن کے تو میں نے کیا کیا پھر دو ڈنڈی مطلب دو کپڑے لیے سیم کلر کا اور ایک لیے دوسرے کلر کا اس کی نا میں نے گ بنا دی اور میں نے نا سارے کپڑوں کو اٹھا کر کے کر کر کے ایک لمبی سے ساری نا میں نے گ بنا دی اور جیسے میں نے اس کی گت بنائی تو میں نے اس کو اس کو پھر رول رول رول رول کر کے نا ایک بڑا سا میٹ بنا دیا میں نے میں نے اس کو میٹ بنا دیا میں نے کہ دیکھو پھر اس کے بعد میں نے اوپر سے تھوڑی سی س سی مار دی میں نے کہ دیکو کام بھی آ جائے اور تمہارے پروجیکٹ میں بھی یوز ہو جائے گا
جائے گا میری نا پہلے ا تھی تو امی کرتی رہتی تھی وہ کیا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی پ وغیرہ بنا دیتی تھی اب ہم سے آتے نہیں ہیں تو پہلے تو ہماری امی کام کپڑوں وپڑوں کا کرتی رہتی تھی تو ہم بھی تھڑا تھ ادھر ڈال ہے کر دیتی تھی لیکن اب کیا ہم پر شام ہے تو سوچتی مر دراز یہاں پہ یہاں پر مش ہیں کچھ میں نے ان کو پوچھا بھی میں نے کہا سر میں ہیں امنہ بھی نارملی تو پوچھ پوچھ کے تو میں نے ان کو کہا تو انہوں نے ہم سے کہا انہیں نہیں پتا ہے کیا وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی ہیں تو ہوتا ہے کچھ ہے نا تو پھر ہم نے کہا ہ
یہی تو یہی تو جی جی
کہی نا اب دیکھو ہم وہاں سے آئے ہیں وہاں کا نا ہمیں سب کچھ پتا تھا کہاں کہاں کیا ہے کیا نہیں ہے اور ادھر کا ہمیں نیچر سب کا اب ادھر کا ہمیں نہیں پتا ابھی کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے یہاں تو
جی جی یہ یہ بات تو ہوتی ہے پھر جی جی الگ جگہ پہ آنا پھر اس میں تھوڑا سیٹ ہونا پھر کرنا پھرام میں تو تھوڑا ب باہر میں پتا لگتا ہے نا وہ کیا مسئلہ ہے کیا ہے کیسا ہوگا کیسا نہیں ہوگا بابو تو خود ہی دیکھنا پڑتا ہے
بالکل بالکل اب ایک دو سے ہم نے کنفرم بھی کیا انہوں نے کہا آپ ہمیں بنا ہم کر دیں گے ھر ہم ت جلد دیکھو کسی پہ وشواس بھی نہیں کر ستی کیونکہ بچوں کی کرتے ہیں ہم اپنا ہو تو دیکھ لیتے ہیں ہے نا لینا چاہیے
جی جی ویسے تمہیں پت ہے جیسے آپ تمہیں پتاہ ہے کہ ہم لوگ دیکھو جب کپڑے دینے ہوتے ہیں نا تو ہم نا بچوں کے کپڑے نہیں دیتے جیے ہم نے بڑا ہوتا ہے کہ یار بچوں کے کپڑے نہیں دتے اس لیے میں تو کیا کرتی ہوں اپنے کپڑے نکال کے اس کو تھوڑا گرم پانی میں نمک ڈال کے تھوڑا کونا صاف کر کے سکا کے تو پھر میں دیکھو گیان تو میں کیا کرتی ہوں یا تو میں ہمارے یہاں پہ نا ایک نیچے یا تو میں دریا بنا دیتی ہوں یا تو میں ریسائیکل کے لیے دے آتی ہوں تو نہیں تو میں نا پھر غریبوں میں دیا تو دیکو غریبوں میں دیں گے دیکھ تو ہمارا ہی بلا ہوگا ہمیں دعاں ملے گی ہمارے لیے اچھا ہوگا ہمارے جو کام پھنسے ہیں جو کچھ ہے تو ہمارے وہی نکلیں گے
ہ ہ نہیں یہ تو اچھی بات ہے لیکن یہاں کا بھی ہمیں نہیں پتا وہاں کو ہم بی یہی کر دیتے پارک میں رکھاتے تھے نا وہاں کا ہمیں پتتا ہے کیاد وہاں کا ہمیں نہیں پ تو ہم تھوڑا سا چپ لگا جاتے ہیں پھر
جی جی
رکھیں کیا کریں اور آج کل تو دیکھو یہ چیزیں بھی نہیں ہے پہلے تو ہم لوگوں میں ایسا ہوتا تھا بھائی صحب ہماری آ ہم آپ ہس میں کپڑے پہن لیتے تھے آج کل تو ووڈ
جی جی یہ سب تو چیزیں ہیں نا یہ تو سب کرنا پڑتا ہے بچوں کے لیے بھی دیکھو چیز بھی ہماری صحیح جگہ پہ لگ رہے ہماری زائ نہہ ہو وہ سب چیز رہتا ہے دیکھو اللہ بات بھی ہونے کہتے ہیں کہ ہاں بھیائی تم اچھھیے اچھی چیزیں کرو
تو اچھاتا ہے ب تھوڑا سا آپ مجھے بتانا اور میں دیکھوں گی پھر وہاں اگر مطلب میں کر پاؤں گی تو وہاں دے دوں گی میں ان سے کر
جی جی جی کوئی بات نہیں میں تمہیں بتا دوں گی کہاں پہ ہے کیسا ہے سب کچھ پہ ٹھیک ہے
کیونکہ دیکھو یہ دریا وغیرہ جو ہوتی ہیں یہ تو گرمی میں نا کام آتی رہتی ہیں اور کپڑے ہمارے پاس اتنے رہتے ہیں کہ دے دیں گے کہ کچھ نہ کچھ یوز ہو ہی جائے گا
جی جی دیکھو چیز ہماری صحیح اس جگہ پہ استعمال ہو جائے نا تو ان ان شاء اللہ وہ پھر اچھا اچھا رہتا ہے اور خود کو بھی بہت اچھا ملتا ہے
بالکل بالکل پسند تھوڑا سا ڈر کہاں جاتے ہی بچے کے ک ابی اؤس ہے یہ مطلب دیکھو لگاائی جاتا ہے مہک رہتی ہے یہ ہوتی ہے تھوڑا سا اس چیز کو ہم کو اتنا بس نہیں کرتے لیکن ہماری اپنی وغیرہ جیسے بولتی تھی کرتی تھی اس چیز کو ل کے پھر تھوڑا سا لگتا ہے ہاں بچے کے لیے ہم لوگ بھی سزگ ہو جاتے ہیں نا تو ا
چلو ہم تو جی جی اب دیکھو ہم ک کپڑوں کا بولتے ہیں نا کپڑوں کا ریسائکل ہو سکتا ہے دیکھو تم نا پلاسٹک کا بھی تو کتنا زیادہ ریسائکل ہوتا ہے
ہاں وہ اس کا تو ہو جاتا ہے ب
جی جی اس کا تو اتنا ہو جاتا ہے کبھی تم پلاسٹک اکٹھا کر کے تم دے آؤ ہے نا جس جیسے میں نے تمہیں بولا کپڑوں کا ہوتا ہے ایس پلاسٹک کا بھی ہوتا ہے باہال ہے نا ہوتے ہیں لوگ ان کو دےیا دیکھو ان کا سو چیزوں میں کام آ جائے گا کچھ چیزیں بناتی ہیں اور کچھ چیزیں تو جیسے پلاسٹک کی جو بوٹلس ہوتی ہیں نا گھر کی چیزیں بنانے کے لیے بھی بہت کام آ جاتی ہیں جیسے پیڑ لگانا ہو چھوٹ سا کہیں پہ تم اس کو کاٹ کے اس میں مٹی مٹی ڈال کے اس میں تم پودا لگا سکتی ہو
ہاں ہاں یہ تو ہو جاتا ہے پلاسٹک کی چیزیں کو دیکھو اس کام میں آ جاتی ہیں بالٹی وغیرہ ہو جاتی ہے وہ خراب ہو گئی فیڈ ہو گئی تو ہم لوگ اس میں گملے وغیرہ لگا لیتے ہیں جیسے کوئی بڑا پیڑ ہے تو وہ نا گمل میں نہیں آ پاتا ہے تو ابھی جیسے نا ایک انار کا پودا تھا تو میں اس کو لے آئی تھی باہر سے وہ ایسے نارملی باہر ہو گیا تو میں اس کو اٹھا لیا اب مجھے یہ تھا اس کے جڑے نا پھیل جائیں گے وہ گملے میں کام نہیں کر کرتی تو میرے پاس ایک بہت بڑی بالٹی تھی جو اوپر سے تھوڑی سی ٹوٹ گئی تھی میں نے اس کو ہاف کاٹ کے اس کے اندر مٹی کر کے اور میں نے پھر اس میں لگا دیا ماش ان شاء اللہ بڑا اچھا پودا ہو گیا ہے گروتھ کر گیا ہے تو یہ چیزیں کام آ جاتی ہیں بالکل بالکل آرام مجھے با کپڑوں کا میں آپ کو آپ مجھے واٹس ایپ پہ اس کی انفارمیشن ڈالنا کہاں ہے کیسے ہے یا آپ میرے ساتھ چلنا
جی جی کوئی بات نہیں میں تمہیں بتا دوں گی تم اکٹھے کر لینا نا کپڑے اپنے سارے
اکٹھی کر لوں گی پھر میں آپ کو بات کرتی ہوں ٹھیک ہے چلتی ہے پھر شکریہ اس کے لیےانے کے لیے
جی جی ٹھیک ہے پھر خدا حافظ